ہو
ہلو
ہلو
ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو
سلیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ ال اللہ کا کرم
گرمی بہت پڑ رہی ہے
بہت ہی زیادہ
اتنی گرمی میں کیا ہوا انسان کا
کچھ نہیں ہوگا کھانا بناؤ کھاؤ چھٹی
ہاں کھانا بھی بنانا پڑے گا کھانا بھی پڑے گا کیا کرے ہمیں تو آ جاتدا ریڈی میڈ مل جاتا ہے و سے
اچھا
ہاں امی وغیرہ بنا دی ت
ریڈی مڈ کہ ہوا
ج ریڈی مینٹ ہوا جاں وی بل نہیں پٹ رہا نا
ہاں وہ تو ہے امی یہ تو نمبر ون ہے ہر چیز میں بیچاری اتنا کر ہیں پھر ہم بڑے ہو کے کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے کراس کیا
نہیں نہیں ایسا تو نہیں کہ ہاں سوشل میڈیا سے غط افیکٹ پڑ جات تھا تھوڑا
کر دیتے ہیں بچے غصے میں یہ تو سب کرتے ہیں یوں کہتے تھ سب کا تو ہمیں یہ فرض ہے تم پہ ہوں
یہی تو ہے نا سوشل میڈیا کے چکر میں کیا بگڑ گیا انسان
بہت زیادہ بگڑ گیا کچھ سدھر گیا کوئی بگڑ گیا زیادہ تر بگڑ ہی گئے
ہاں اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے فائدے سے لیے کہ یار اپن جسے اسٹڈی وغیرہ کر رہے ہیں تو انسان باہر جانے کی ضرورت نہیں
ہاں یہ ہے
‌‍‌ ان لائن اسٹڈی کر سکتا ہے اپنی گھر کی بیٹی ہے تو اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی سب کر سکتی ہے
تو گھر کی بیٹی ہے تو گھر میں جاب تو نہیںکل سکتی وہ جانا تو پڑے گاؤ سے باہر
ہاں جاب نہیں کر سکتی جاب تو باہر کر سکتی لیکن ایسے کوچنگ وغیرہ نارمل تو کر ہی سکتی ہے نا
ہاں پڑھائی کر سکتی ہے اپنی پڑھائی کے بعد تو لگنی چاہیے کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ لڑکیوں کو کیونکہ جب اتنا پڑھتی ہیں ماں باپ ب بھی پڑھاتے ہیں انہیں ایک بات ہے نا تو اپنے بچ جو کہہ اگر ہم بھروسہ کریں گے تبھی تو کوئی اور کرے گا بچوں کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم بھروز ہمارے ماں باپ باپ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ہم اس بھروسے کونا تھوڑی
بالکل اب اب جو سمجھدار ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا
جی
اور جو سمجھدار نہیں ہوتا وہ سوشل میڈیا کے بکاو میں آ جاتا ہے
ہ ویسے ماں باپ کو پتا چل جاتا ہے اپنے بچے کا کہ کس دشا میں جا رہا ہ
بچہ تو چوبیس گھنٹے ہی ماں باپ کے پاس رہتا ت نہیں
ہوں یہ حقیقت ہے
لیکن مس یوج کیا زیادہ ہو رہا نا سوشل میڈیا کا آج کل
یہ کم بخت فائیو جی آ گیا نا یہ ختم ہی نہیں ہوتا
لمیٹیڈ
یہ انلمیٹیڈ ہے
کسی بچے کو بگاڑنے کے پیچھے ج اس کا بہت بڑا آ
بہت بڑا ہاتھ ہے فور جی تھا تھری جی تھا یہ تو چلو یہ تھا کہ کہ آ یہ ختم ہو گیا اب چلو بارا کھیل لیں کچھ کر لیں فون چھوڑ دیں گے
فائیو جی دن کا باپ ہے
با پ میں تو کراتی نہیں
فائیو جی نہیں کرا تھا کیاپ ہاں میں بھی نہیں کرا تھا میںیرےبھی کیا بولتے ٹو زیرو نائن کا ہوتا ہے
ہاں میں بھی یہی کراتی ہوں یہ بھی ہے نا میں کبھی کبھی کرا لیتی ہوں مگر زیادہ تر میں کراتی ہوں تو کم بہت جس سے بچے تو پیچھے چھوڑے اور جو چھٹی ہے اب جو پڑیں گی اب تو بالکل ہی نہیں کراتی ون جی بیی
اور سب سے بڑا فائدہ یہ نا کہ ون جی بی آ رہا ہے ون جی بیی ختم ہوتے ہی ڈاٹا بند انلمیٹیڈ نہیں ہے نا کہ ار رات بھر بچہ فون چلا رہا ہے وہ نہیں ہے اس میں ہاں
زیادہ نہیں زیادہ تر آن لائن جو یہ گیم آ رہے ہیں نا
ہاں
اتنا آدھی بچوں کو آدے کی کیا پورے بچوں کو ہی خراب کر رکھا ہے
بچوں کو بہت خراب کر رکھا ہے اس نے اور گیم میں پتا ہی نہیں چلتا نا انسان کو
ہوں تو یہ گیم میں آن لائن میں اس میں ہی بزی ہو جاتے ہیں بچے اس میں ہی ایک اپنی ہاں اپنی زندگی بنا لیتے ہیں یہ در داریا ہے بس ہمارا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتی
اب تو بس اس میں نت دنیا سے
ہاں نہیں ہےاں با ماں باپ بھی اچھا اچھے نہیں لگتے جب ماں باپ فون مانگیں گے
ہہ ہہ
میں ب ا بھی اتنی پچا رہی ہ
کیا
میں آپ بھیتی بتا رہی ہوں اپنی
ہاں ہاں ہاں
کیونکہ جب میں اپنے بچے جو سمانتی ہو فون دے دو فون دے دو نہیں دے دو پھر مجھے چھیننا پڑتا
پھر وہ اچھے نہیں لگتا اب ان کو ما ب بھی ہے
بہت ہی زیادہ پپا تو بہت اچھے ہون گے
پاپا فون دے تو ہو گے
نہیں پاپا کے تھوڑے سے سپورٹر ہیں نا دونوں بچے میرے
اچھا اچھا
ہوں
پاپا جدہ سپورٹ کرتے ہیں
بالکل
ہاں صحیح ٹائم ٹائم سے سپورٹ بھی کرنا چاہیے ٹم ٹم سے پابندی بھی کرنی چاہیے
میں نے کہ چلو ایک مار رہا تو ایک پیار بھی کرٹ رہا ہونا چاہیے بچے کا ڈ ڈر ہونا چاہیے بچے کو ہ
ڈر بھی ہونا چاہیے پیار بھی ہونا چاہیے ایڈجسٹ ہو جاتا نا اس سے اب اپن زیادہ ڈانٹیں گے تو وہ کیا زیادہ
ہاں وہ بھی اپنے اپنے ایک ہے نا اندر ہی اندر اپنا ایک وہ بنا لے گا کہ ہاں میرا کوئی نہیں ہے یہ فیل پھر شیئر بھی نہیں کرتے کچھ
ہاں وہ ڈر جاتے ہیں نا ہم بچ چ ایک بار ڈرات ہے ن توھر سیر کرنے میں بھی ڈرتا ہیں
کہ یہ ہے نا اگر میں نے مما سے گیا اگر میری غلطی تی ہوئی تو مما مار گی مارتی بھی ہوں میں تو
ا
کمی ہی نہیں کرتے مارنے میں تو بچے ڈریں گے نہیں کیا بچے تو ڈریں گے جی وہ جیسے اب اپن کیا لڑتے نا ان کو ڈانٹتے نا تو اپنے سامنے دیکھ ل پھر بعد دیکھتے ہیں دیکھتے تو ہیں یہ رہتا ہے چپ کے دیکھیں تو ان کو بہتر ہے تھوڑا ڈانٹو بھی صحیح تیار بھی کرو اس سے کہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے
دونوں بہت لڑتے ہیں بہن بھائی بہت ہی رہات تھا
اچھا
ہاں کل میں مارکیٹ چلی گئی ان کے لیے شاپنگ کرنے تو آ جو ان دونوں کو چھوڑ کے گئی تھی من کی بھیا گھر کا دھیان رکھنا آپ اورر گرمی ہوی باہر مت نلنا باہت تو نکلے نہیں
اچھا
لڑے بھی نہیں میرے ہاتھ ت لڑے دونوں
ہو گیا آپ کو دیکھ کے زیادہ سپورٹ مل جات تھا تھوڑا
میں نے کہ ایک بات بتاؤ سچ سچ ایس لگے لڑکا میرا میرا لڑکا بڑا ہے لڑکی چھوٹیے
اچھا
میں نہیں تھی تمہاری ایک ب دفہ لڑائی ہو نہیں کہنا ہی
لے ہو
میں نے کہا تو آپ کیوں لڑ رہے ہو میرے سامنے
میرے آنے سے سکا ہو گیا
ہاں
ج تم لڑنے لگ گے
یہی ہوتا مما اس نے مارا مما اس نے مارا پہلے اس اس نے ب
وہی تو ہے بچوں کو تو یہی کام ہے ما اس نے مارا اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا چھوٹی چھوٹی بات پ مک فلال لگ جاتا ہیں
ہر بات تو یہی رہتا ہے ان کا
اور کیا
آپ کے بچے بھی لڑے
میری شادی نہیں ہوئی بھی
اچھا شاد نہیں
ہاں ابھی تو کیا ٹویلت ہی ہوئی
اچھا جی اچھی بات ہے ابھی پڑھائی میں ا
اور بتاؤ آپ بچے وغیرہ کیسے ہیں آپ کو ج ج اچھا
جی جی پیچھے کچھ آپ کے چل رہا ہے کچھ
کیا
کچھ چل رہا ہے پیچھے آپ کے
نہیں نہیں پیچھے تو کچھ نہیں دکان پہ بیٹھا تھا
اچھا
سجا سے گرمی اتنی بڑی گ گھر جی
انسان آ جاتے ہیں گرمی میں
گرمی میں آئی ج انسان کیا کرے تڑاپی ایسی ہوتی
جی جب کچھ لانا ہو مجبوری میں نکلنا پڑتا ہے باہر
وہی تو ہے
بنا اس کے نہیں چلتا کام کے لا نہیں ہے اب تو کچھ زیاد ہی آن لائن ہو گئے چیز ہر چیز آن لائن منگا لو
ا تو
ان بچاروں کا مجرت تیرا ساتھ ہوتا ہے جو آن لائن لاتے ہیں گرمی میں ان کی حالت اتنی بری ہو جاتی تی ہے بہت ہی زیادہ
کوریئر بوائے وغیرہ
ہوں کورئر ہو گیا ہر چیز اب تو آن لائن ہو گئی آپ کھانا منگا لو آپ سبزی منگا لو کچھ بھی منگا لو
ہوں یہی تو
جی
لیکن ان کے ان کی بھی آتم کیتی ہوگی بیچاروں کیس لاتے ہوئے ہیں
بی کیا ہے
اپن تھوڑا باہر جاتے تو اس میں اتنی گرمی لگتی ہے
جی ہم تو گھر میں ہی روتے ہیں اتنی گرمی اتنی گرمی
ہاں
اور باہر نکلنے والے کے تو جو آٹو چلا دیں ویسا رکشا چلا دیں اللہ سب پرہ رحم کرے
اللہ سب کو دیکھتا تھا
جٹی
اللہ سب کی خبر رکھتا ہے
اور آپ کو تو لگ رہ گرمی میں بھی
نہیں میں تو کشمیر میں رہتی ہوں
کشمیر میں رہتے ہو گ آپ نہیں مل گی ار اے سی کا دور جیادا اےی وے س لگ رہا ہو
ہاں وہ تو ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا ش
ہاں تو پھر گرمی لگی نہیں س
مگر یہ چی سے نکل کے کچن میں بھی تو جانا پڑتا ہے
ہاں
ابھی اسی فر تو چکر کااٹ رہی ہوں آ رہی ہوں جا رہی ہوں
اچھا اچھا صحیح ہوتا ہے ایسا
جی بہت گرمی پڑائی
ہماری زبان بھی اتنی خراب ہے جب گرمی پڑتی یہ کہ ہاں بہت گرمی پڑ رہی ہے جب سردی پڑتی ہے ہاں کتنی اتنی سردی پڑ رہی ہے اللہ سردی بہت کم کر د
انسان کس نیک
نہیں کچھ نہیں ہے خود سے خود سے بھی انسان خوش نہیں ہے ایک بار دیکھا جائے تو سوچو تو خوش نہیں ہے وہ اپنے آپ سے تب شکایت ہے کا اتنا بوجھ ہے ہر کسی پہ کہ وہ شکایت ہی کر
چلو ٹھیک ہے پھر بعد میں بات کرتے ہیں انشاء اللہ
جی بالکل وعلیکم السلام